ہلو
ہاں آداب
اداب
کیا حال چال
ٹھیک ہے
کیا ہو رہا
کچھ نہیں کھانا پینا بن رہا ہے
ہمم اور سب خیریت
سب خیریت ٹھیک ہے
ہاں کھانا میں کا کا بن رہا ہے
کھانا میں روٹی سبزی
ہمم چکن وکن نہی بنتا کیا چکن انڈا
بنتا ہے چکن انڈا اتوار اتوار اتوار کے بنتا ہے چکن انڈا یہ سب
ہمم
ہں
اور سب اممی ابو کا ہال ہے
ہمار امی ابو سب ٹھیک ہے تان تان ڈوک رہے
سب ٹھیک ہے
آؤ کہاں ہو رہا ہے
ہے
او کام دھام کا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ہے دھان و رپے کا ویوستھا ہو رہا ہے
دان منے تو پانی لگا
ہمم کھیت اب جتا تھا
نہیں تو دھان روپے میں پانی نہیں ہوا ہے کہاں سے دھان ڈوپائے گا
ادھر بھی بارش ماحول ہے پانی اچھی سے ہو رہا ہے موٹر چل رہا ہے
تو موٹر کے پانی سے کتنا دہان رپائے گا
آ
موٹر کے پانی سے کتنا دھان روپ گا
اپنا کام ہے روک دینا ہونا نہیں ہونا اللہ جانے اپنا جو کرنا ہے کر لیتے ہیں
ہاں اور سا سبزی نہیں نکل رہا ہے
نہ بت برسات میں کہاں سگ سبزی ہے
بن بازار نہیں گئے تھے بن بازار نہیں گئے تھے
ہاں
اور بیٹھو ہمر لکھن کے تو بخار لگرا ہےدونوں کے دونوں کے
ہاں ہاں
ہاں ناک چل رہا ہے مو پے ہو گیا دو دن کل دودھ میں ہلدی دیے تھے تو ناک چلنے لگا ا کے فیور آ گیا اور سمار سے پرکچھا
سر دبائی
ابھی گھر ہی کے دوائت تھا تو دیے ہیں دیکھتے ہیں نہیں چھوٹے گا تب پھر ڈاکٹر سے دیکوائیں گے
ہمم
بکھار لگا تھا تیز اس کے ابا نہیں تھے گھر ابا رہتے تب نہ لے جاتے
اور سب
نکلی چکن ٹھیک نی ہے کل
اب کا خیریت ہے سب تو جا خون جانچ وغیرہ
نہ نہیں ڈاکٹر نہیں تھا نا یہاں ا وہاں ڈالٹیں گے لیکنا پڑے گا نا ہو جائیں گے تب
او اچھا اور
ادھر تو بہت پانی ایک دم لگایا ہے ایک دم پانی لگایا کا خوب آئے گا لیکن پانی جب گرے تب نا ہوا چل کے ختم ہو جا رہا ہے
پانی بارش بارش آرہا ہے نا
ہاں اور وہ جو ٹماٹر ہم لوگ لگائے نا اکام میں بڈی کیڑا پتہ نہیں کا دوائی دے کے ٹھیک رہے
کیڈا مارے وہ لوگ دوائی لو
پورا سب پتہ ہی کاہ گیا ہو گا کیڑا چھوٹا چھوٹا ایک دم کیڑا ہے
ہمم
ہمم
اے
بہت کیڑا کیڑا کے دوائی بتائیے کا دوائی چٹ اس میں
کرنٹ نہیں بہت ہارڈ ہے سپر کلو چاہے اچھی اٹیک وغیرہ
نہیں تو نہیں بچے گا ایکو کو نہیں بچے گا سب ایک دم پورا کھا جائے گا
کہاں
لائن نہیں ہے ادھر
ہاں
ادھر لائنوں ن ہےا دن سے پتہ ن کا سے جو ڈسٹرب ہے
کہاں لائنوں
لائن نہیں ہے کون شہر میں نہتی کرم
کا ہورہا ہے
سب اتی کرربن والا جیسے مار پیٹ ہو گیا ہے نا
آ
چیااکی والا سب نہیں خالی کر رہا تھا موجہ دے دیا تھا فور لین والا سب کے تب وہ آؤ سب مانگے مانگے میں لوبھی میں نہیں چ سب خالی کر رہا تھا گھر دکان تب پرشاسن آیا تو کہاں کہ کل بھر میں خالی کر دیجے بس پر س سنوانی کے مار کے کپار پھوڑ دیے آپ کے وہ پتلے گور توڑ دیے مار کے پبلک مار ہاں مارا ماری خوب اٹا پت سے انہیں ادھر تک ہم ان کے گھر تک آ گیا ا دوڑ کے پوولس مارنے لگا سب پبلک لاٹھی ڈنٹا سے سے پڑا ایک دم تو پھر تہنا جھنجٹ ہوا پھر تھانہ میں آیا تو کیس پوداری ہوا سب مقدمہ درج ہوا پھر آجو آیا اتی کر والا سے کوئی سامان ہٹائے یا نہ ہٹائے ایک بار ایننونس کیا تار و ٹوٹ گیا س نہیںعنی لائن دے رہا ہے پورا دن اور پورا دوری دکان ایک دم بیران کر دیا سب تکنیکا سے آگے جتنا دکان وکان بھر تھا نا سب ختم ایک کے دن میں
تو معاوضہ لے لیا تو خالی کرنا ہی پڑے گا
جیسے ایگ ہوتا ہے ریسیڈینشیل آب ب زمین ہوتا ہے اھی والا کرسی والا ایگو ٹاڑ والا اگ کرشی میں بھی دو پرکار کے تو یہ لوگ کے جو ریسیڈینشیل شہر ہے اس کا ماوضہ سرکار کے زیادہ دینا پڑتا ہے اور کرشی والا میں جو ٹ ہے اا کم دینا پڑتا ہے جو بڑھیا کھیتی والا ہے ا کچھاؤ دینا پڑتا لیکن سب کے ڈینسل والا کے ٹاڑ میں ڈال کے ٹڑ والا کا پیسہ دے دیا
ج ہوگا کھانا تھوڑا ہوگا کہ س تھوڑا ہوگا جا کہاں سے وہ تو سرکار کے پاس ڈاٹا ہے مجھ کون سے کہاں سے
تو وہ لوگ مانگ رہا تھا کہ ہم لوگ کے ریٹ ریسیڈینسئل کے منی ماوجہ ملے یہ لا نہیں توڑ رہاتا تھاتی کرنا ہوئے ہوا کل مار پیٹ ہوا اتنا پرشاسن بھر دیا کہ جتنا پبلک نا تتنا پرشاسن پلیس سگر کچ کچ پولس خالی ایک تو کتنا کا مارے گا اور سبتی کرمن الگ توڑوا دیا آپ پوڑا سب دیکھتے رہوں گے ایگو گھر والے کے نا سب آدمی نے کہ بالے بچے سب کے لے گیا پولیس پکڑ کے تھانہ جیل میں بند کر دیا ڈیکٹ
ھم ہ پسا جم ہے
کا میا میں
ہاںؤ تو ابھی ایسے کچھ ہوئے نہیں ہے اور خورانا ہی ہے ہیلو ہیلو ہیلو کہاں ہے کہ نہیں سنائی دے رہا ہے ہیلو ہیلو کیا کرے لگے کہ نہیں بول رہے ہیں ہیلو بارش ہونے لگا کہ کہ سنائی نہیں دے رہا